السلام علیکم ہلو ہلو جی
ہلو السلام علیکم کیسے ہو
ہاں اچھے ہیں سب خہریت ہیں آپ کے وہاں کہرییتے ہیں سب لوگ
بس ٹھیک آج ہم ایک بہت اہم سماجی مسئلے پر بات کریں گے جس کا نام ہے جس کا نام ہے بے روزگاری صرف ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کا ہاں پورے ملک کا مسلہ ہے
جی جی بالکل بالکل
سب سے پہلے یہ بات کہ بے روزگاری ہوتی کیا ہیں جب کوئی شخص کام کرنے کی صلاحیت اور خواہش رکھتا ہے لیکن اس سے روزگار نہیں ملے تو اس صورتحال کو بے روزگار کاری کہتے ہیں آج دنیا کی کہ بہت سے ممالک اس مسئلے کا سامنا کرتے ہیں نا وائیو بہت سارے لوگ بے روزگار آ رہے ہیں آج تو بہت سارے لوگ نا اس کے بارے میں خودکشی کر رہے ہیں بہت
جی جی بالکل بالکل جی بالکل
آپ کا کیا خیال ہے بے روزگاری کی بنیادی وجہ پر
ہمارا تو سر یہی خیال ہے کہ بے روزگار لوگ وغیرہ کیا ہے کہ بہت زیادہ بےروزگاری بڑھ رہی ہے جیسا کہ جن سنکھیا کو لے کر کے چلو جن سنکھیا زیادہ ہوگی تو بےروزگاری تو بڑھے گی بڑھے گی
ہاں
اور لوگ وغ کمانے والے کم ہیں کھانے والے زیادہ ہیں تو ب بے روزگاری سب لوگوں سے سوچتے نہیں ہیں کچھ کام دھندے کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں ساپ وغیرہ ایک نے سوچ لیا وہی کریں گے پر یہ نہیں سوچتے ہیں سب لوگ الگ الگ طرح کے بزنس وغیرہ کریں دھندہ بھی کریں نوکری لگائیں کچھ کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے تو بےیروزگاری کہاں رہے گی
وہ نہہ بھائی اس کی وجہ ہے مثالی طور پر تعلیم اور روزگار
ہاں جی جی بالکل بالکل جی جی جال
آب آبادی تیزی سے اضافہ آبادی میں تیزی سےباد عبادثہ آب باداری تیزی سے بڑھی جا رہی ہے لیکن بے روزگاری کم ہو بے روزگاری ہو زیادہ بڑھ رہ
زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے بالکل بالکل زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے
نہ ہی نوکری کی کمائی تجربے کی شرط کرپشن اور سفارش کا نظام
ہاں جی بالکل بالکل
جب نوجوان تعلیم مکمل کرتا ہے اور انہیں نوکریاں نہیں ملتی تو وہ محسوس ہو کر خود کشیاں کچھ بھی کرتے ہیں ہے نا آج کل اگر اگر ہم لوگ دیکھیں گے نا کئی لوگ بیچارے کوئی بچے نیٹ کی تیاری کرتے ہیں پڑھتے ہیں دو تین سال لیکن تین سال بعد جب نہیں ہوتی ہے ملتی ہے نوکری تو کچھ لوگ تو کرتے ہیں خودکشی اور گھر والے کچھ گھر والے ایسے بھی ہوتے ہیں ساری دند عدالت عع بچ
ہاں لوٹا دیتے اور لٹا دیتے ہیں برباد بھی ہو جاتے ہیں کچھ کمانے کے لیے سوچتا ہی نہیں ہے کیا کریں پھر وہ وہ بھی لڑتا ہے تیاری بھی کرتا ہے تو وہ کچھ کام کے لیے نہیں رہتا ہے کہ اس کا شریر کنگ نہیں دیتا ہے اور اس کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے تیاری کرتے کرتے اور پھر بھی سکص ہی نہیں ہاںب اس سے ہی نہیں ہوا تو پھر بھی پرابلم ہو ہی جاتی ہے تو میں نے بتایا آپ کوئی بیسا کار کر نہیں سکتا ہے اس نے کیا ہی نہیں ہے تو کیسے کرے گا آپ ایسے بتاؤ
ہاں وہ بات صرف مایوسی ہی نہیں بلکہ بے روزگاری کی وجہ سے غربت جرم ذہنی ذہنی دباؤ اور سماجی بے چینی بھی بڑھتی ہے کئی لوگ مجبوری مجبوری ملک چھور کر بہ روزگار کی تلاش میں چلے جاتے ہیں اور آپ نے اگر سنا ہوگا کہ بہت لوگ نا آج دبئی جاتے ہیں کرتے ہیں وہاں پر ہی کچھ اور کئی لوگ بیچارے وہیں سے مر بھی جاتے ہیں کچھ کرتے ہیں وہیں سے
جی جی ویسا چلے گا ہی نا کہاں سے آ اپنے ادھر ہوتا ہی نہیں ہے ویسے دھندا وانی کم چلتا ہے تو وہاں سے بےروزگاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں تو وہ جانا پڑے گا دوج وغیرہ جا رہے ہیں اور اپنے اپنے وہاں رہ رہے ہیں اپنے ڈسٹ وغیرہ کوج کو چوڑ کر ادرایہ میں بلگ کر رہ ہیں لو وغیرہ دندے پانی کمان کے کے لیے پ جانے کے لیے
جی ہاں جب زیادہ لوگ بے روزگار ہوتے تو پیداوار پیداواری کم ہوتی ہے حکومت کی آمدانی کم ہوتی ہے اور غربت برتی ہے اس سے ملک کی ترقی سست پڑ جاتی ہیں اس ط لیح ملک کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے کیونکہ جب یہ بے روزگاری کم ہوتی ہیں تو ہم ملک کو بھی ٹیکسیکس نہیں دے سکتے مت دے سکتے ہیں
جی جی بالکل بالکل اب ملک میں کیا کریں کچھ ہے ہی نہیں تو اب تو جانا ہی تو پڑے گا نا
جی ہاں جب
ہاں جی
اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے آپ کے آپ کی اس حساب سے اس کے لیے تو ہمیں میرے حساب سے اس کے لیے ہمیں معمار تعلیم اور سکل ٹریننگ دل دی جائے ہم ہمیں سے کچھ مجھے لگتا ہے ہمیں گورنمنٹ نہ کچھ سکلس دینا چاہیے
جی ہاں گورنمنٹ تو کم نہیں دھیان دے رہی ہے
ہاں چھوٹی اور درمیانی چھوٹی چھوٹی اور درمیانی کاروبار کی حوصلہ افزائی کی جائے
جی جی بالکل
کچھ غریب جو زیادہ بےچارے غریب ہیں نا ان کو کچھ بزنس یا چھوٹا سا ہی کچھ دے دو تاکہ وہ اپنا اپنا اسٹینڈ لے سکیں
جی جی بالکل بالکل ہ جیسے گھر پہ بھی بچھور بہت سارے بجلی سے ہوتے ہیں جیسے کہ دونا پتل بنا رہے ہیں اور جیسے بنائی کڑھائی کرنا ہے کپڑے ریس ریشم کے کپڑے بنانا ہے رسیاں وغیرہ بنانا ہے یہ چھوٹے موٹے کام تو ہوجتے رہتے ہیں پر اپنے گھر پہ بزنس چلے گا وہ اچھا رہتا ہے اس میں مہیلا بھی شامل ہو جاتی ہیں
نوجوانوں کو اپنے کاروبار شروع کرنے کے لیے قرض اور رہنمائی دی جائے کچھ قرض دے دو نوجوانوں کو کیونکہ وہ اپنا بزنس شروع کرے آفٹر بزنس جب وہ بزنس وہ اپنا اپنے آپ پہ اٹھ جائیں گے تو پھر وہ قرض واپس بھی کر سکتے ہیں
جی جی بالکل بالکل ہوتا ہی ایسا ہی ہے اللہ کرے گی تو ان سب لوگوں کو دینا ہی چاہیے ایک دوسرے کی سپورٹ میںنے کے کھڑا ہونا چاہیے
ہاں اگر حکومت تعلیم ادارے اور عوام عوام مل کر کام کرے تو بے روزگاری میں کمی لائی جا سکتی ہے اگر ساری حکومت اور کچھ لوگ نا اکٹھے کچھ کام کریں تو بے روزگاری بہت کم ہو سکتی ہیں اس سے
جی جی بالکل بالکل سب لوگوں کو تو یہ تو سوچنا ہی پڑے گا بے روزگاری کی طرف تو ملک بہت زیادہ جا رہا ہے تو سوچنا تو پڑے گا بےروزگاری تو بہت زیادہ ہے
وہ بات تو ٹھیک ہے
ہاں جی
اور بھائی ب آپ بتاؤ کیا کر رہے ہو آج گھر میں
ہم بھی بے روزگاری بیٹھے ہیں تھوڑا بہت ہلکا سا تیاری وغیرہ کر رہے ہیں ہم بھی
اب جیسے کہ ٹیچر کی تیاری کر رہے ہیں ہم لوگ جو
کس کی
ٹیچر کی ٹیچر کی
ہاں وہ تو وہ تو بڑھیا ہے
ہاں جی تو آپ
روڈ اگر ہم دیکھیں گے نا روڈ سیفٹی ج آج آپ روڈ دیکھو سارے روڈ ختم ہو گئے ہیں
ختم ہوئے کہ اس میں روڈ کم گڈھے زیادہ ہوئے ہیں سر روڈ تو ہے ہی نہیں نہیں اتنی حالت خراب ہو رہی ہے سب سے اس سے بڑی حالت تو اتنی خراب ہے کہ رستہ تو ہے ہی نہیں اس میں گڈی زیادہ ہیں گ ہاں جی
سب سے پہلے یہ بات تھی کہ روڈ کی ایکسیڈنٹ بنیادی ایکسیڈنٹ کی بنیادی وجہ تو روڈس ہے نا
سب سے پہلے تو یہی روڈ ہاں روڈی تو ایکسیڈنٹ کت نہیں موت جا رہی ہیں ایکسیڈنٹ سے کتنے لوگ گھائل پڑھے ہوئے ہیں کتنے کی اڈیا آ ٹوٹی ہوئی ہیں اسپیڈ بریک ہاں وہی تو اسپیڈ بریکر کا دھیان نہیں دیتے ہیں اسپیڈ جا رہی ہے کان سے ہیڈ فون لگا ہوا ہے بات کرتے رکھتے جا رہے ہیں بائک پہ ہیلمٹ بھی نہیں لگائیں گے
بڑھیا کہیں کیا آج کل اگر ہم چلتے ہیں نا کہیں بھی بائک یا کچھ مش پر ہمیں موبائل فون ہاتھ میں ہوتا ہے ٹریفک سگنلس کے خلاف خلاف ورز ہے اگر ٹریفک سگنلس بولتا ہے رکن لیکن ہم سیدھے ہی چل جاتے ہیں
جی جی بالکل پچھ لو ب ہاں پچھ لو گا نہیں لگاتے ہیں سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں اور لوگ وغیرہ ہیلمنٹ کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فالتو ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے لوگ ہمیں بھی گورنمنٹ پریشان کرتی ہے رہتی یہ وہ پر گورنمنٹ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے بارے میں ہی سوچ رہی ہے
ہاں گورنمنٹ تول ب کچھ پاگل نہیں ہے شراب اور آج کل دیکھو عام ہے شراب یا نشے کی حالت میں گاڑی چلانا یہ تو عام ہی ہو گیا ہے
وہ تو نیکت نئے کام نہیں ہوا ہے سر وہ تو ڈرگس وغیرہ شراب پی کر کے کیا ایسے ایسے کیمیکل یوز کر رہے ہیں اپنے نسو میں بھی لگا رہے ہیں کوئی سونب رہا ہے کوئی کچھ رہے بھگوان ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے اللہ کرے پتا نہیں کہ ایسی گس ایے لوگ وغیرہ ہو گئے ہیں
جی بالکل آج کل موبائل فون ڈرائیونگ کے دوران بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے صرف چند سیکنڈز کی تووجن ہٹنے سے بھی سنگین حادثہ ہو سکتا ہے
ہو سکتا نہیں ہے ہوتے ہیں
ہاں ہاں ہوتے ہیں آج کل تو ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ اسی طرح ہاں اسی طرح موٹر سائیکل چلانے والوں کے لیے ہیلمٹ بہت ضروری ہوتا ہے بہت سے لوگ ہیللمٹ کے نظر اند بہت سے لوگ ہیلمٹ کو ن نظر انداز کرتے ہیں جب کہہ حادثے کی شروعات میں یہ جان بچا سکتا ہے اگر حادثہ ہوگا نا تو یہ جان بچا سکتے ہیں یہ ہیلمٹ ہی ہماری جان بچا سکتا ہیں
ہاں ہیلمٹ ہے جیسے کونیوں پہ گٹنوں پہ بھی پہن لیتی ہیں کچھ لوگ وغیرہ تو کے سرکچھت بچنے کے لیے ان لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے پیرنا چاہیے سبھی کو پیرنا چاہے سے یہ کم سے کم اب کچھ لوگ وغیرہ تو ایک بائک پر آٹھ آٹھ چ چار لوگ بیٹھ جاتے پانچ پانچ لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہاں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں
ہاں میں اسکول اور کالج کے طلباء کو بھی بچپن سے ٹریفک رولز کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ ذمہ دار ذمہ ذمہ دار شہری بن سکے ان کو پہلے سے اگر یہ تعلیم دی جائے گی نا تو وہ ذمہ داری شہری بن سکتے ہیں نا
جی جی بالکل بالکل سب سے بڑی اہم بھوومکا تو یہی ہے کہ اس میں ٹریفک اب اسپیڈ بریکر ہی دیکھ لو اس اسپیڈ بریک لگی رہتی ہیں ان لوگوں کو اس اتنی اسپیڈ سے نکلتے گ ان کا رسم پالن نہیں کرتے اسپیڈ میں جا رہی ہے تو جا رہی ہے بریکر کا دھیان نہیں رکھتے ہیں
وہ بات تو ٹھیک ہے چلو بھائی کیا ہی کر سکتے ہیں
جی جی
بھائی اللہ حافظ کرتے ہیں بعد میں بات
جی جی بالکل بالکل بالکل خدا حافظ
خدا